ہیلو
ہوں السلام علیکم
وعلیکم السلام خیریت
ہاں سب خھرت ہے آپ بتائیے باجی سب خھریت
ہوں الحمد للہ سب خھرت ہوتے ہیں اور تو گھر میں سب کیسے ہے
بڑیا ہے
چلو اچھا ہے انشاء اللہ سب ٹھیک ہی ہوگا تب ابھی کیا کر رہی تھی
لیٹے ہیں آرام کر رہے ہیں کھا پی کے اور کیا کریں گے
ہاں وہی تو ابھی کا موسم بھی ویسا ہے نا بادل چھایا ہوا ہے کی کہیں جانے کا بھی من نہیں کرے گا
پانی گر گیا نا تو باہر اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہے ابھی
ہ اتھر بارش ہوا ہے
ہاں ہوا ہے بارش مطلب تھوڑا تھوڑا بارش ہو رہا ہے پھر چھوٹ رہا ہے
ہ ادھر ادھر پتہ ہے ہاں چلو اچھا ہی ہے بارش ہوا اچھا بھی ہوگا ہریالی ہو جائے گا لیکن یہاں مطلب بادل ہوا ہے بادل آیا ہے لیکن بارش ہو نہیں رہا ہے موسم لیکن سہانا ہے جو بول
ادھر ہوا ہے بارش تھوڑا تھوڑا
ہوں وہی تو اچھا ہے ہو ہاں سب کچھ ہو ہی گیا ہے آگے تو پانچ چھ منٹ پہلے ہی ہوا ہے کھانا
ہ چلو بڑھیا ہے
ہوں الحمد للہ سب ٹھیک ہی ہوگا
ہاں
ہم کو پتا ہے میڈیسین لینا تھا مطلب فیس میرا پورا کالا ہو گیا کیا کریں گے جو ٹھیک ہوگا
کیا میڈیسین لیتی ہوں
کچھ بھی نہیں بتا ابھی بس صبح کو نارمل فیس دھوتے ہیں اس کے بعد بس فیس دھونے کے بعد جو ملتا ہے کریم وہی لگا لیتے ہیں
ڈاکٹر کو ڈاکٹر کو دکھا کے ل لو میڈیسن سر
کچھ اثر نہیں کرے گا یہاں پہ ایک ہم ایک نہیں دو تین مہینہ پہلے گئے تھے ٹھیک یہاں پہ جو پانگڑی میں ایک وہ نہیں کھلا میڈیسا
ہاں
ہاں تو وہیں کا پہلے یوز کرتے تھے ٹھیک تو وہاں کے جو اسکن والے ڈاکٹر ہی ہے تو ان سے ہم لیے تھے میڈیسین کتنا ہم کو میڈیسین وہ لوگ دیا تھا کریم کم سے کم ایکو کریم کا ساڑھے چار سو ایسا دام تھا کچھ تو کم سے کم تو ہم کو لگتا ہے دو مہینہ ہم کھائے وہ میڈیسین لگائے کریم بھی لگائے بٹ پھر بھی کچھ اثر نہیں نہ تو ویسا کہ ویسا ہی ہے اسکین کچھ اثر نہیں ہوا اوپر سے ابھی
ل میڈیسین لگا کے محلم سب لگا کے
ہاں کریم بھی زیادہ پسند ہے
وہاں مطلب جو میڈیسا ہاسپٹل بہت بڑا ہا ہسپٹل ہے اور ڈاکٹر بھی اچھا ہے وہ ڈاکٹر تو بچہ کے لیے خاص ڈاکٹر ہے
ہوں ڈاکٹر تو اچھا ہے اور اور اسپیشلسٹ وہ اسکن کے ہی ہے بٹ میرا فیس دیکھ کے بھی دیے لیکن پتا نہیں میرا کچھ اثر نہیں ہوا اور آنکھ میں جو ڈارک سرکل ہوا ہے نا اس کو کیسے جو کم کرے پت نہیں سییرم بھی کچھ کام نہیں کر رہا ہے
تو پانی کی کمی کے کارن ہو رہا ہے ساید
ارے تو پانی تو پی رہے پانی پیتے ہیں نا دن میں تو دو لیٹر ہو جاتا ہے رات کو ایک لیٹر کتنا پییں گے
پانی زیادہ پئے تب
ارے نہیں نہیں نارمل نارمل پانی بولا جاتا ہے پینے کے کہ ساڑھے چار لیٹر کے آس پاس پستی ہو تو ہم تو تین لیٹر پیتے ہی ہے نا باقی سب کا تو ہم کو لگتا ہے دو لیٹر بھی نہیں ٹھیک سے پیتا ہوا
کوئی کوئی بہت پتا ہے اور کوئی کوئی نارملی تو طبیعت بہت بھی خراب ہوتا ہے پانی نہ پینے کے کارن
ہاں وہی چیز نا ڈاکٹر پتا نہیں کیسا ڈاکٹر تھا ابھی تو جام تال میں ایسا کوئی ڈاکٹر ٹر ہے بھی نہیں کہ ہم کسی کو دکھا سکیں
اس
بس فیس کا ہی دکت ہے تو ٹھیک ہو جاتا نا دیکھنے میں خراب لگتا ہے آنکھ میں کچھ زیادہ ہی کالاپن ہو گیا
بات تو صحیح ہے اچھا نہیں لگتا ہے نا من بھی خراب لگے گیا دیکھنے سے
آئنے میں آئنے میں دیکھ نہیں پاتے ہیں ٹھیک سے ایک دم پورا دیکھے گی ن اس بار آنکھ ایک دم پورا گھس گیا ہے ا اوپر سے اتنا جو کالا پن ہوا ہے کیا ہی بولے ایک دم فلڈر تو کام کرتا ہی نہیں ہے ایسا کام کرے گا
ہ بات تو صحیح ہے
ہوں دیکھتے ہیں ایک دو کریم یوز کر کے ابھی تو فی الحال اس کا یوز کر رہی ہ ہو جو فلکس کا نہیں آتا ہے
وہ تو مطلب اس کا کریم سب مطلب زیادہ ہے سب کریم لگانا ہوگا جیسے کہ فیس واس اس کا سیرم اس کا کریم تبھی کام کرے گا رات میں سونے والا کریم ایسے ایک کریم یوز کرو گی نا تو وہ نہیں ہوگا اس کا ہر کریم یوج کرنا ہوگا
ہاں جو کہ مطلب آفر میں نہیں ہوتا ہے کہ چار کو سامان فری میں ملا ج ملتا ہے آفر میں تو وہی والا آڈر کی تھی تو اس میں ملا ایک ملا فیس کریم اور فیس سیرم اور جو کیا بولتے اس کو سیرم نہیں ہوتا ہے سیرم فیش واش اور کریم تین کو ملا تو وہی یوز کر رہی ہوں نائٹ والا نہیں لی تھی کیونکہ اس میں جو سیرم ہے نا وہ دن میں بھی یوز کر سکتی اور رات میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس لیے اس وہ ا بھی کر رہی ہوں اب زیادہ دن نہیں ہوا ہے کم ہاں چار دن ہوا ہے اس میں جو سیرم ہے اس میں دیا ہوا ہے کہ چودہ دن تک یوز کرنے سے اثر دکھائے گا
ہاں اس کا مطلب کورس پورا کرنا ہو چار دن میں تھوڑی ہوگا کم سے کم ایک دو منتھ لگاؤ بڑھیا ہوگا اللہ کرے سب ٹھیک ہی
ہاں انشاء اللہ بس جیسے کچھ ہو نہ ہو بس ما ڈارک سرکل ہٹ جائے اور کچھ ہو نہیں چاہیے ہم کو
الحمد للہ ٹھیک ہو جائے گا ٹینسن مت لیجیے
ہو جائے تو اچھا ہی ہے اتنا پیسہ تو پتاہ ہے ب جو پہلے میں جو ڈٹر کے پاس گئے تھے اس میں میرا کم سے کم فیس کے لیے ساڑھے تین ہزار کے آس پاس خرچ ہو گیا تھا بس اتنا کریم میں
کریم سب کا پرائز زیادہ ہی ہے کچھ
ہاں ایک ایک کریم لیے تھے اکسل ہائڈرا کا وہ کم سے کم تو چار منتھ تک میرا چلا تھا تو وہ لیا تھا ساڑھے چار سو میں نہیں چار سو دس تھا اس کا پرائز اس کے بعد اس کے بعد جب گئے تھے ڈاکٹر کے پاس تو یہ دیے کیونکہ ایک نہیں ہوتا جل اسکارلیکس جل ہاں اسکارلیکس جل نام تھا وہ دیا تھا لگانے کے لیے وہ جب ہم یوز کر رہے تھے نا تو فیس میں ایک دم لائٹ مطلب دکھ رہا تھا ٹھیک پھر اس کے بعد وہ ختم ہو گیا
پھر سے یہ مطلب لے لے لیتی وہی یوج کرو تب
اس کا پرائز بہت زیادہ تھا نا وہ جو اسکارلیکس جیل تھا نا وہ کم سے کم تو چار سو کے آس پاس ملتا ہے کہ تین سو نائنٹی سیون نا کتنا کر کے تھا اور چھوٹا سا اور
کتنا ایم ایل کا
کتنا تھا وہ ایک سو پچیس ایم ایل نہا سیونٹی فائیو ایم ایل ایسا کچھ تھا
ہاں تو اس میں زیادہ دن تو چلے گا نا پرائز لے رہا ہے تو کیا ہوا
گا نا دو دو تین منتھ تک ہی چلے گا وہ
اچھا
ہاں اور اتنا پرائز تھا اور اس کے ساتھ ایک کریم ملتا ہے الگ سے لینا پڑے گا وہ جو جیل لگائے گی اس جیل لگانے کے آدھا گھنٹہ بعد ہو کے پھر ایک کریم لگانا ہوتا ہے اس کا تھا ڈیڑھ سو کے آس پاس دام تو وہ جو کریم نہیں تھا لگانے کے بعد وہ کریم تھوڑا سا پاورفل تھا تو افیکٹ کرتا اسکن پہ اسی لیے چھوڑ دیے
دوسرو ہی دیتا ہے پر بعد میں خراب ہوگا اسکن
ہ تو اسی لیے ہم چھوڑ دیے اور اوپر سے اتنا پرائز ہم افورڈ نہیں کر پائیں گے نا کچ زیادہ ہی پرائز دو وہ دو وه کریم میں کم سے کم سڑھے پانچ سو کے آس پاس آئے گا لے پائے گی اتنا دو تین منتھ بعد بعد
ہاں وہ بھی بات تو صحیح ہے
ھم لیکن پتا نہیں ہے پلیکس والا ہم کیسے لے لیے اس کا پتا ہے اس کا پرائس جو سیرم ہم یوز کر رہے ہیں نا وہ سیرم میرا کم لیا تھا آفر میں لیکن سیرم کا پرائس لکھا ہوا ہے ساڑھے پانچ سو
اچھا ہاں تو آفر ہوتا ہے اس وقت کا
ہاں سن کے ہنسی نہیں لگے گا بتاؤ اتنا چھوٹکا سا سیرم ہے اور کا پانچ سو پرائس بتا رہا ہے لوگ ہارٹ اٹیک آ جائے گا سن کے
ابھی دیکھو فلپکارٹ میں آفر چل رہا ہے لے لو کچھ کریم
نہیں تو کل ہاں وہی تو چار تاریخ کو آفر ملا تھا لیکن میشو والا ہم کھول کے دیکھے کہاں کچھ پرائز کم نہیں کیا ویسا کہ ویسا ہی ہے
میشو والا آج پہ ہی مطلب آفر چل رہا ہے میشو والا زیادہ تھوڑی گھٹ آتا ہے جتنا پرائز کم سے کم دو یا پانچ روپیہ گھٹتا ہے وہ زیادہ نہیں
ہاں وہ چار تاریخ کو ہی آفر ملا تھا چار تاریخ کو ہم دیکھے تھے دو تین پرائز رکھے تھے اسٹاک کر کے لیکن جو جتنا پرائز ہم دیکھے تھے اتنا ہی آفر کے بعد اتنا ہی دکھا رہا تھا اسی لیے کچھ نہیں لی
آج تو اتوار ہے ميشو میں مطلب آفر لگے گا سیل چل رہا ہے
ہاں پرائز کہاں کم کر رہا ہے میشو والا پرو جو پروڈکٹ کا کوالٹی ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ابھی زیادہ یہ نہیں ہے بڑھیا نہیں مل رہا ہے
ہاں مطلب لوز ہے
ہوں اس کا ٹھیک ملتا ہے کیا بولتے ہیں منترا کا ہے نا
ہاں تو اس کا پرائز بھی تو زیادہ ہے ایک نارمل ڈریس لوں نا ایک نارمل ڈریس لو تو وہ ایک دم پندرہ سےو دو ہزار سے اوپر ہی ہوگا
ہاں کیا بولتے ہم دو ایک سپتہ پہلے منترا سے بیگ آڈر کیے تھے سائڈ بیگ ٹھیک تو اس میں ایک دھاگا میرا نکلا ہوا تھا تو ہم اس کو ایکسچینج کیے اس میں ایکسچینج سو ہو رہا تھا ایک تاریخ کو تھا کہ ایکسچینج ہو جائے گا ویلڈ تھا ایک تاریخ پار ہو گیا اس کے بعد ہم منترا والے کو کال کر رہے ہیں تو منترا والا بول رہا ہے نا کی ایکسچینج کا کہیں بھی آپشن نہیں مطلب دیا ہے کوئی شکایت نہیں ہوا ہے تو ایکسینج نہیں ہوگا بتاؤ اب میرا بیگ بھی رہ گیا میرے پاس وہی سلائی چھٹا ہوا ہم کو وہی اب یوز کرنا پڑیگا
دقت ہی ہے مطلب پیسہ بھی لگاؤ پر مال صحیح نہیں مل رہا ہے
ہاں وہی تو ہاں خراب لگ
فالتو کا پیسہ تو وہ لگ جا رہا ہے نا
ہاں ابھی ہم کو یہی یوز کرنا پڑے گا اور اس اس بیگ کا مطلب اتنا لیا نہیں تھا چار س سو بائیس ہی لیا تھا
ہاں پھر بھی تو بہت زیادہ ہے مارکیٹ میں مارکیٹ میں نارمل پرائز ہی ہوتا ہے تین سو چار سو پر سامان مطلب بیگ تو اچھا ملتا ہے ہم لیے ہیں تین سو اسی بولا تھا ہم کو تو تین سو ہی دیے پر بیگ تو ایک دم جارا کمپنی کا ہے مست ہے بڑھیا ہے
او اچھا ہاں تب دیکھتے ہیں کیونکہ یہ تو ابھی ہم لے لیے نا
ہاں
اب کیا کر دو گو میرا ہو گیا ایک چھوٹا سا مطلب سائڈ بیگ ہے وہ بھی لیے تھےاڑھے تین سو کے آس پاس بس اور یہ مطلب کہ آفس کالج جانے کے لیے ہی لیے تھے یہ والا بیگ بڑا ہے تھوڑا سا
ہاں ہاں
ہاں تو لے لیے تھے اب دیکھو اب یہی اسی کو یوز کرنا ہی پڑے گا آپ کو چارہ نہیں ہے دوسرا ہ ابھی اتنا فرصت بھی نہیں ہے نا
نہیں ہوگا جب لے لی ہوں تو
ابھی اے سی کو ہی چلائیں گے کیا کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا مطلب کلاسک بھی ہے سب سے سوٹ کر جائے گا
ہاں وہ تو بات تو صحیح ہے
ہ اچھا ٹھیک ہے ہاں تب دیکھتے ہیں
ہاں ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ